ہلو
وعلیکم السلام
اللام علیکم بوے کیا حال ہے مرگوپ جی
ٹھیک ہے ہے جی گھر ہی تو ہے
ارے کا کرتے ہیں جی کام نانا کچھ نہیں رہتا ہے کہ
موسم دیکھ رہے ہیں
کام موسم خراب موسم تو کام کرنے لائ
رات کے پانی گرل ہے کا ابھی کھیت میں کام ہوگا جی ابھی ہو اس نے موسم کیلے ہے
ہوں بوسم تو ٹھیک ہے تو
ہوا چل رہا ہے
ہ دوگو کے لگائے ہیں باڑی جھاڑی میں س
صاف کروا رہے ہیں کا
ہ گاچھی تو باٹا کے ایک دم روپ بگ ہو جائے گا چار دن میں مرگ بھی
کھیت ج جوتوا دیے نا ت تو
پنیا نہیں گرییا ہے تو روٹا بیٹر سے مروا دیں گے ایسے جوتل ہے نوٹا بیٹر سے ہرو سے جوتل ہے
تب کوئی تب کوئی دقت نہیں ہے گھاس نہیں ہوگا
پھر سوچنا ہے کہ اگے کھ نا پھر مار دیں گے بت ایسے کیڑا کلتے دوائی مار د گجی
کناا کائی تاری ہے ہلکا دوائی مارے ہلکا دوائی مار دیجیے نا اھی والا کیڑوا والا
نہ نہ تو پت ہی ہے کال ادھر ہم تو جٹوا رہتا ہے کا
ہاں
کا ہے پ
نہیں تو نہیں تو کیٹناشک دیجیے گا تو دے دیجیے گا
ہوں مار د کا ای چھوٹکا ہے رسن کا
چھوٹکا ہے اھی وال چھوٹکا استرے ہے مارنے والا مار دیتے ہیں گلہلا کے نہیں ہوا تو کا
ہوں
کھاد تو لے دیائے گا جی اس میں
نہ کھا دیجیے گا سب ڈانٹ اتیھی ہو جائے گا گل جائے گا
ڈھیرےی گا چیز مھر ڈھیرے روپڑ
ہم کہے ہیں ہم کو دے دیجے گا تین کٹہ رو اپنے جیسا ہمر گاچھی خراب ہو گیا پیسہ لے لیجیے گئے آپ
ہاں ہاں پچ جائے گا تو کیا کریں جس
ہوں دوسرا کوئی کہ مت کہیے گا
ا ب س جوور چل رہا
اا گبھی بھی جام گیا م
جمنے سن ٹھیک ہے
ابھی تو ٹھیک ہے
ہاں
ہاں پانی زیادہ گرے گا تو پ جھالا مچا کرنا ہوگا ایسے نہیں نہیں رہے گا
ہاں
ہ سب بتان نا ب چانا ن ہے بہودری
ہوں دھوپ نکلے گا تو اس کو ہٹا دیجیے گا موسم خراب کے لیے رہے گا تو اس کو اھی کر دیجیے گا جھل لگا دیجیے گا
ب
دیکھ رہے ہیں نہیں ہوگا تو آج ہی کل ہم بھی جائیں گے نا تو لائیں گے دانا گبھی کے
پھر لڑنا ہے ہم کو ایک ٹرپ ابھی تو مان لیجے آگھی تک کر سے دھ رہے ہیں نا راجیش منگائے تھ یہ پیچھ لوپائ گے کیا ہے رے
ا کون والا
ہی
کون منگوا رہے ہیں
یہ نہیں لوکل واللا
اچھا
تو انہیں والا تو یہ تھا کر ہی دیے
ہاں
ہوں
چلیے بھائی آپ آگے آگے آپ ہی چلیے پیچھے پیچھے چلیں گے ہم لوگ
کر ب جتاا
کہاں کھیت میں
س پ کر س
مانون پھنکوائے ہیں جی
ہاں شکل ہے وہ کی ایریا میں نہیں ہے اور سب جتوائیں گے یہ وہک آدمی نہیں ہے خالی پ
ہ مان آپ خریدے ن تھے
دو گاڑی خری لیے یہ ہے ار تین گاڑی پانچ ہزار پ چون سولہ لو نہیں ہوا توھٹ لان کےا مچھات گے
ہاں مار دیجے نا تو کیڑوا سب کھا جائے گا پتیا
ابھی یہ تو موسم کلے تھا مار دیتے دوائی تو ایک دو گھنٹہ میں سیٹ ہو جاتا پانی نہیں گرتا
مرگا موسم پانی وا نہا مرگ
پانی والا ہے لیکن ایکو گنٹہ پتی پر رہ جائے گا تو کوئی دقت نہیں ہے ا سیٹ کر
سے کام بھی ہوگا آؤک ہو رہا ہے
کیا ہوگا گھر ہی
کل بکرا تو خوب گھیچے اتیھی جی ا ا سدام جی
ہاں
بہت گھینچتا ہے مدی میں ہی جانتے تھے
ارے تو آپ ہی لوگ کے ہے بھائی ابھی
کل پیاج لیے سستا میںاں چالیس چالیس روپے جو رہتا ہے نا وہاں پچیس روپے لی گے
بڑا سائز والا
جٹ کا
کتناہ
تیس کلو لائے ہیں
ا
ہوں
ٹھیک ہے ن ہے توو ادھر کا بازار ادھر پیاز زیادہ پیدا ہوتا ہوگا
ہوں
تبھی نا سستا ہے
او کھانا کھا رہے ہ
گھر چل گا کاجی
نہیں نہیںنی بڑی دین مرچائی پورن کلیے ہے ایک دم مست ہے ایکم پھول ال د رہا ہے کانے پینے کے لیے جی پورا ہریرہر
میچائی انساء لگا رہے ہیں کا
ن مٹھائی مٹر یہ سب ہم سے نہیں ہوگا فیکچی فیکچی اس میں جیادہ سامانگ والا آدمی ہے جیادہ کا ب دوڑے والا آدمی کی سب کام ہے وہ سب ہم سے نہیں ہو پائے گا سب آدمی سےک والا ہے تو کہاں سے اٹھ پائے گا
ہاں وہ تو ہے
ہول سے با
آج ہوا بہت چل رہا ہے نا
ہ چل ن رہا ہاں تو گچھے دیکنے آئے اس کو میں دوائی سٹنا روری ہے ہمر گ جی مچ بت کو
بگنوم م ہے
وہ
بگانو واللاب م
ہاں
تو گھر دوائی یہی ہے گھر دوائی یہی ہے چھینٹ دیجے
ہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم
مشین میں نہیں ڈالیے گا نا
مشین نہیں چھوٹا بھی ہے ہمیں بھی سب بستتا ہے نا چھوٹا ہے ا فٹ شن کار اڑھائی سو کے لیے تھے
او تو اسی میں اھی کر کے مار دیجیے
ہوں
اسی میں ملا کے دوا مار دیجے ابھی تو موسم ٹھیک ہے کیا ہے
ہوں
ایک گھنٹہ بھی رہ جائے گا دوب نا شوشل کر لے گا وہ پتا اپنا وہ سیٹ کر جائے گا
ہوں ہوں
کیڑا والا نہا ہے کیڑا نہیں رہے گا کیڑا مر جائے گا سب تو پھر پت ہی نہیں کھائے گا وہ تو کخنیوں مار سکتے ہیں ابھیوں ماریے گا پانی گر جائے گا تب وہ کوئی دقت نہیں ہے
نہیں سوچ رہا ٹپ ٹپ کر رہا ہے آ کن کن کرے گا نا دیکھ کے مار دیں گے
ہ
ہوں
تو کل سادام جی کے ساتھ گ تھے
ہوں ہو ں
کتنا دور مارکیٹ ہے جی یہاں سے
ہاں پندرہ سترہ کلو میٹر
کئے بجے آئے تھے آپ لوگ رات ہو گیا ہوگا
آ
رات ہو گیا ہوگا آنے میں
بارے آٹھ بج گیا تھا
یکاتے
ادھر بارش نہیں ہو رہا تھا کہ کل شام کی تو بارش ہو رہا تھا جی
ہ
بارش ہو رہا تھا کل شام کو ادھر نہیں ہو رہا تھا کا
ن ن لانوں ن ا کر پ نا سک گ کہ ن ب ہلو
بگ بھیگ گے ہوں گے بارس اور ہاتک
نہ بارش ہو رہا تھا لیکن اس بھیج نہیں تھے
ہاں
نیتیش بھیا فون کیے تھے
نہ کہاں ان کا فون آیا ہے
ہوں ج
بات ہوا ہے کہ آپ سے
ہوں
او کما خاطر
ہوں
تو وہ تو ہم بھی کر دیے ہوں کام
ہوں ہوں
ہوں
رات کے لائنے نہیں دیا موبائل چارج نہیں ہو پایا تھا دن میں بھی دے رہا ہے تو کٹ رہا ہے دے رہا ہے
ہوں ہوں آ بتائیے
چل رہا ہے کسی طرح سے ملا جلا کے جی
االا
ہاں جی بولیے
ہاں اور بتائیے
آ اس سب ٹھیک ہے
ہوں
ٹھیک ہے جی کھانا ونا کائیے کھانا کھانے جا رہے ہیں
ا کران
کھائیے پیجیے
تب کب نہیں چل رہا ہے
کہاں چلیے گا یہ موسم میں تو بارش والا موسم ہے
کہوں اسکول طرف
دیکھیں گے جیسان ہوا موسم ٹھیک رہے گا تو فون کیجیے گا جیسا ہوگا
پہے جال دپٹی ا
سپاہی سپاہی جی کے بارے میں پتا نہیں ہے وہ تو آپ ہی لوگ کے ساتھ میں ن تھے کل شام کے تو آپھر لوگ نے جانیے گا کہ ڈپٹی گیا کہ جھرے ہیںاں ٹھیک ہے جی
رکیے نا جی بکاتے ہیں آپ بہت اھھی ہے نا اس کا موبائل سدام کا وف بتا رہا ہے انارے سے
چارج نہیں ہوگا اور کا ہم تو لگائے نہیں ہیں ابھی
ہاں
چارج نہیں ہوگا ہو سکتا ہے لائن نہیں دیا ہے نا
چ